بائی جان
وعلیکم السلام
بھائی جان آپ ٹھیک ہو
ہاں جی بھائی بڑھیا آپ ٹھیک ہیں گھر میں سبھی ٹھیک
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ آپ کے امی ابو آپ کے بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
ہاں جی امی ابو بھائی بہن سب ٹھیک ہیں
تو ٹھیک ہے بھائی بھائی جی آپ نے کھانا کھا لیا
ہاں بھائی کھانا کھا لے آپ کیا کر رہے ہو آج کی زندگی میں
ہاں بھائی جان میں نے بھی ابھی کھانا کھا لیا تو میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے کچھ باتیں کی جائے جس سے کہ ہم کو ہم دوسرے کو مطلب نالج حاصل ہو ہاں بھائی جان بیٹھے بیٹھ ہاں بھائی جان بیٹھے بیٹھے تو بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں کسی مطلب کہ جو ہمیں ہمارے کام آ سکتے کہ وہ باتیں کرنی چاہ آج کی میری نظر ہے مان لو کہ آج کی جو یہ بجلی ہے انسان بہت مطلب کہ بجلی کی ضرورت ہے مگر انسان اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو اسی پہ مجھے بات کرنی ہے آج میں ہاں آج میں بجلی یعنی الیکٹرسٹی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا الیکٹرسٹی الیکٹرسٹی ہماری ڈیلی لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے آج کے ٹائم میں آپ کو تو پتا ہی ہوگا ہم اپنی زندگی الیکٹرسٹی کے بنا سوچ بھی نہیں سکتے صبح اٹھنے سے لے کے کر رات کو سونے تک ہم ہر کام میں بجلی کا یوز کرتے ہیں گھر اسکول آفس ہاسپٹل مارکیٹ اور فیکٹری سب الیکٹرسٹی ڈیپینڈ کرتے ہیں تو صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو لائٹ آن کرتے ہیں فین چلاتے ہیں موبائل چارج کرتے ہیں اور کچن میں فریج مکسر اور آپ کو تو پتا ہی ہوگا ان سب کا یوز کرتے ہیں اگر الیکٹریسٹی نہ ہو تو ہماری ڈیلی روٹین بہت ہی مشکل ہو جاتی تو میں اسی پ آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں میرے بھائی
ہاں جی بھائی بجلی کے بارے میں آپ نے بتایا یہ بہت ہی ضروری ہے آج کے زمانے میں دور میں اس کا بہت سارے فائدے بھی ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی کو آسان بناتی ہیں بجلی کی مدد سے پنکھے لائٹز ریفرجریٹرس واشنگ مشین ایئر کنڈشنر وہ دوسرے گھریلو چیزیں چلتی ہیں جس سے وقت اور محنت بچت ہوتی ہے تعلیم کے میدان میں بھی بجلی بہت اہمیت ہے سڈنز رات کے وقت آنے سے پرایا آئینے سے پرایا کر سکتے ہیں کمپیوٹرس پروجیکٹرس اور انٹرنیٹ کی مدد سے تعلیمی نظام مزید بہتر ہو گئی ہے
ہاں بھائی جان
ہاں جیسے کہ ہاسپٹل میں بھی بجلی کی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں جس میں آپریشن تھیٹرس ایککسرے مشینز وینٹیلیٹرس اور دوسری میڈکل مشینز بجلی سے ہی چلتے ہیں آپ کو تو پت ہی ہوگا بجلی کی وجہ سے مریضوں کو بھی بہتر علاج اور قیمتی جانوں کا بچت ممکن ہوتا ہے
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی گھر کے کے لیے مطلب گھر کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ انڈسٹریز کے لیے بھی بہت ضروری ہے جیسے آپ نے کہا فیکٹ ریز میں مشین الیکٹریسٹی سے چلتی ہے ہاسپٹلس میں آپریشن ایکٹ ایکسرے مشینز وینٹیلیٹرز اور دوسرے میڈیکل اکوپمنٹس بھی ال سٹی سے ہی کام کرتے ہیں اسکول اور کالجز میں کمپیوٹرس یا یا اور بھی اور کیا ہوتے ہیں پروڈکٹرس اور لائٹ الیکٹرسٹی کے بنا کام تو نہیں کر سکتے تو ایجوکیشن بھی وہاں ادھوری رہ رہ جائے گی تو آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کمپیوٹر انٹرنیٹ ٹی وی موبائل فون اور آن لائن کلاسز سب نیکٹ ٹسٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر کچھ گھنٹوں کے لیے بھی لائٹ چلی جائے تو بہت سارا کام رک جاتا ہے آپ کو تو یہ سب بھی پتا ہوگا لیک ٹسٹی الگ الگ سورسز سے بن بنتی ہے جیسے واٹر پاور اور ہوتا ہے ونڈ پاور اور ہوتا ہے سولر پاور اور تھرمل پاور بھی ہوتا ہے آج سولر اینرجی کا یوز بھیڑ بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ انوائرمنٹ کے لیے زیادہ سیف اور کلین ہے کی اور یہ رینویبل ریسورسز بھی ہے ان میں سے بھی یہ آج ہمیں الیکٹرسٹی کا یوز ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے میرے بھائی آپ یہ یاد رکھنا آپ خود بھی سوچ سمر کج ہی یوز کرنا چاہیے بھائی جان تو بہت بار لوگ روم سے باہر نکلتے ہیں وقت فین اور لائٹس بند نہیں کرتے اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی ہم لوگ بھی ایسا ہی کہتے ہیں اسی الیکٹریسٹی و ہوتی ہے اور بجلی کا بل بھی بڑھ جاتا ہے تو اس سے بھی ہم ہی کو پریشانی جیل جیلنی پڑتی ہے ہمیں ہمیشہ ضرورت کے حساب سے ہی الیکٹرسٹی یوز کرنی جائے تو بتائیے آپ بھی
ہاں ابھی بجلی بہت ہی ضروری ہے آج کل کے دور میں جس ج سے تجارت میں بھی بجلی بہت ہی بنیادی اہمیت رکھتا ہے جیسے آپ نے بڑا فیکٹری میں بھی کام آتی ہے بجلی کیونکہ ان میں چوبیس گھنٹے کام ہوتا ہے بجلی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مشینز بجلی پہ ہی چلتی ہیں
ہاں بھائی جان
ضرورت میں ٹیوب ویلز اور اریگیشن سسٹمز میں بھی بجلی کی مدد سے ہی کام کرتے ہیں
ہاں بھائی جان
بجلی کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں جیسے آپ نے فائدے بتائے میں کچھ نقصانات بھی بتاؤں گا آپ کو
ہاں بھائی جان بتائیے نقصانات
جی بھائی بجلی کا غلط استعمال بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے اگر احتیاط نہ کی جائے تو الیکٹرک اسٹاک لگ سکتے ہیں جو کبھی کبھی جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں آج کل ہم دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے جان گوا دیتے ہیں بجلی کی وجہ سے کیونکہ وہ سیفٹی نہیں لگاتا ہیں بنا سیفٹی کے ان میں کام کرتے ہیں سو اس کی وجہ سے بہت سارے جان بھی ج ہے یہی ہے بجلی سے زیادہ بلز بلی سے زیادہ کپٹ سے بلز کی بر جاتے ہیں جس سے گھروں اور اتاروں پر نالی بوجھ پڑتا بجلی کا زویا ہاں جی بھائی
الیکٹرسٹی بچانے کے لیے ہمیں ایل ای ڈی بلب یوز کر کرنے چاہے کیونکہ وہ کم بجلی کھاتے ہیں ہاں مطلب کہ جب کوئی الیکٹریکل اپلینس یوز مطلب کہ میں نہ ہو تو اس کا سوئچ آف کر دینا چاہیے موبائل لطکہ موبائل کو ضرورت سے زیادہ چارج پہ پر لگانا بھی بجلی ضائع کرنے کا ایک امکان ہے دن کے ٹائم نیچرل سن لائٹ کا یوز کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کر بہت بڑی سیونگس کرتے یہ آپ کو تو یہ سب پتا ہی ہوگا شاید سے الیکٹرسٹی یوز کرتے وقت سیفٹی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے میرے بھائیک تو کبھی بھی مطلب کہ گالی ہاتھ مطلب کہ گالی نہیں میرے بھائی گی لیا کبھی بھی گیلے ہاتھ سے سوئچ یا وائر کو ٹچ نہ کرنا چاہیے میرے بائک یا کہیں پہ مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ ننگی تار ہوتی ہے ہمیں وہاں پہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ بجلی جو کرنٹ دیتی ہے اس سے مطلب کہ شوق لگتا ایک انسان کو وہ وہاں پہ اس کی آنس اسپاٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے میرے بھائی وہ ہاں اس کہ مطلب کہ آپ ہمیں دھیان رکھنا چاہے
جی بھائی بہت ہی اچھی بات کہ آپ نے
الیکٹریکل پرابلم ہو تو ہمیشہ کسی ایکسپرٹ الیکٹریشن کی حلپ لینی چاہے اگر ہم الیکٹریسٹی کو ویسٹ کریں گے تو فیوچر میں انرجی کی کمی ہو سکتی ہے اس لیے ہر سٹیزن ہر سٹیزن کو ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ الیکٹ کو سیو کرے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں اویئر کرے ایک یونٹ بجلی بچانا بھی دیش کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے ہاں بھائیان تو آپ بھی بتائیے
ہاں بجلی کو بچانا ضروری ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے اگر کوئلہ تیل یا گیس استعمال کیا جائے تو ہوا آلودہ ہوتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں مقدار بھ جاتی ہے جسے گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے ہوا میں بہت سارے کیمیکلس پائے جاتے ہیں جس سے انسان کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی بجلی لوڈ شیڈنگ یا پاور فیلئر کی وجہ سے گہرائیند زندگی تعلیم ہاسپٹل اور صنعٹیتی ادارے متاثر ہوتے ہیں اس سے معاشرت کو بھی بہت ہی نقصان ہو جاتا ہے تو آپ بھی بھائی مجھے کچھ نقصانات بتا دیجیے اگر آپ کو معلومات ہو اس کے بارے میں
ہاں بائی کیا چ نقصانات
بجلی کے ہمیشہ احتیاط استعمال کرنی چاہیے اس کا کچھ ان سے نقصانات سے بچیں کیسے ہم
اچھا یہ مطلب کہ ہم کیسے بجلی پہچائےے ہی نا
ہاں ان سے بچیں کیس ہاں نقصانات سے جیسے خراب وائرس لگاتے ہیں ان کی وائرس پ شوق لگتے ہیں ہاں جی میں بتاؤں آپ کو
ہاں ایک دو بتائیے پھر میں بھی بتاؤں گا
ہاں جی جیسے خراب وائر الیکٹر ای پر مرمت کروانی چاہیے مطلب ان سے مرمت کرانی چاہیے وقت پر ضرورت ہونے پر لائٹس اور فینس بند کرنے چاہیے
ہاں بھائی جان تو اسی کے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب کہ ہاں بھائی جان الیکٹرسٹی ہمارے لیے بہت یوزفل ہے لیکن اگر ہم کیئرلیس ہو جائے اس کے بارے میں تو یہ مطلب کہ بہت ہی ڈینجرس ہے ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں کچھ سیفٹی رولس ہمیشہ فالو کرنی چاہے کبھی بھی گیلے ہاتھ سے سوچیاں الیکٹ وائر کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے قلم سے خراب یا ٹوٹی ہوئی وائرس کا یوز نہیں کرنا چاہے کیونکہ وہ شارٹ پیدا کر سکتی ہے جسے ہمارا مکان خرید جل بھی سکتا ہے مطلب کہ اوپن سو اکڈیسی مطلب کہ بچوں کے کھلنے کھلونے کبھی کبھی ہم چارج پہ لگا دیتے ہیں کبھی وہ پھر ایسے ہی بچے جو ھ چھو لیتے ہیں تو ان کو بھی چاک لگنے کا خطرہ ہے کسی بھی الیکٹریکل پرابلم کو خود ٹھیک کرنے کی جگہ ٹرینیڈ الیکٹریشن کو بلانا چاہیے ہمیں ایک ہی ساکٹ میں بہت ساری پلگس نہیں لگانے چاہیے کیونکہ اس سے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے گھر سے باہر نکلتے وقت ضرورت مطلب کہ گھر سے باہر نکلتے وقت ضروری ہے کہ ہم بجلی ساری بجلی کو لائٹس کو آف کر کے جائے دیکھ کے جائے کہیں پہ کچھ مطلب کہ ہم نے بجلی کا مطلب کہ الیکٹریشن وہ آن نہیں رکھا بجلی کی تاروں کے پاس مطلب کہ کھیلنا یا کھیلنا نہیں چاہیے بچوں کو مطلب کہ بجلی وائر سے دور ہی رکھنا چاہیے اگر کہیں الیکٹرک وائر ٹوٹ یا مل زمین پر گر جائے تو وہاں سے دور ہونا چاہیے ہاں بھائی جان بولیے آپ بھی
آخر میں بھائی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ انسان ترقی اور بہتر زندگی دے سکے لیکن اس سے سیفٹی بھی پہلا ہونا چاہے ہاں انقلابی تبدیلی پیدا ہوتی ہے لیکن اس کا غلط ہیں غیر ذمہ داری استعمال نقصان کا سب بن سکتا ہے تو اس لیے اس کو کم ہی استعمال کرنا چاہیے اور سیفٹی پہلے یوز کرنا چاہے تو بہت ہی
ہاں بھائی جند تو بتائے ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے مجھے بہت ہی اچھا اچھا لگا اللہ حافظ خدا حافظ چلیے بیٹھیے
ٹھیک ہے اللہ حافظ